وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اور اچھے سے
تو اچھے سے
الحمد للہ وہاں پہ سب ٹھیک ہے
ہلو
ہلو میں نے کہا وہاں پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے ہلو آپ ٹھیک ہو اچھےسے ہلو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں کیا کر رہی ہو
بس آنگن کی صفائی تھوڑی تھوڑی اٹھا رہے ہے یہ ڈسٹ اٹھا رہے ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
وہاں پر سب ٹھیک ہے ما ما کیا آج ایک ٹاسک بھی نہیں کیا کہاں آج انکے ساتھ بھی نہیں ہو رہا آئے منڈی نے پھر دوسرا دوسرا نمبر دیا اس کے ساتھ بھی نہیں ہوئی پھر ائمہ دیدی کے ساتھ خود کیا اس کے ساتھ بھی نہیں ہوئی
ہلہ اس کو بھی نہیں ہو رہی ہے مجھے پتا نہیں اہ سرو ڈا
سرور ہاں اس نے بولا سرور ڈاؤن ہے اب ہمیں ہونی چاہیے ہاں آپ کا آ گئی آپ آپ نے منا بھی کیا تھا
ہاں میں نے نہیں کیا تھا اس
ہوں ہوں
اب میں دو میرے دس ہو جائیں گے آج کمپلیٹ پھر اور پانچ اگر ہاں ہمارے بھی ہو جائیں گے مطلب مجھے یہاں سے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ چار کمپلیٹ نہیں ن پانچ پانچ کمپلیٹ
کوئی بات نہیں ہے اور وہاں پر سب ٹھیک ہے
ت
ہوں
ہم نے اس سے پہلے تین کیے تھے نا اسی لیے ایک پرسن ہاں کیے تھے ایک پرسن کے ساتھ پانچ ہی کر سکتے ہیں آپ کو میرے ساتھ آپ وہاں سے کر رہے ہیں چار
اچھا ٹھیک
کیونکہ ایک کیا نا کل شام کو
ہاں ہاں پرسوں بھی شاید ایک ہے کہ ایک ہی کیا میں نے آپ کے ساتھ
نہیں نہیں میں نے یہیں سے کیا تھا اپنے بس نہ نہ آپ نے بس وہاں سے ایک ہی کیا میں نے وہ یہی سے کیے تھے تھے تین آیا سمجھ ہاں آپ کوابی پینڈنگ ہے میرا چار
کوئی بات نہیں ہے وہاں
اگر شام کو ہاں ہاں
ہوں
اگر شام وہاں سے مجھے کرنا اگر شام کو لگی کول تو ٹھیک ہے اپ ٹرائی ٹرائی کرنا ہاں ہاں میں
ہاں اچھا اسی نمبر پہ کرنا ہے نا
ہاں نہیں نہیں نمبر پہ نہیں ملائکہ ملک ملائکا آئی ڈی ہے مجھے
آپ آپ دینا بعد میں نمبر میں رکھوں گی لکھ کے تو
پھر آپ ٹائی ٹرائی کرنا جب لگے گی رنگنگ تو تب مجھے آئے گی نا تب میسج کرنا واٹس ایپ پہ لگی
ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر سب ٹھیک ہے چائے پی
کے بھی کم کمپلیٹ
ہاں ہم نے پگڑا لاسٹ میں تو ہم ہی نہیں ہوتا ہے اب ہماری
ہاں ہم نے غلطی کی ہمیں ایک مہینے سے بہت کمایا ہوتا
ایں ماتا بولا اگر بولا ہوتا تب سے تو کیا ہوتا
ہاں اس نے مت بولا اس نے لاسٹ میں بولا چلو کوئی مسئلہ نہیں آپ کیا کر سکتے ہیں یہ مامی کیا بول رہی
یہ باہر ہے دروازہ میں یہ ہے نا آ گا میں پھر بھی گئی روم میں میں رکھوں گی دروازہ بند
اچھا ٹھیک ہے آپ کو مت کچھ آواز آ رہی ہے میرے سائڈ سے
نہیں نہیں وہ بچے بچے ٹھیک ہے
ہاں ہاں بچے کھیل رہے ہیں آنگن میں اس لیے بولا آواز مت آ رہی ہے
نہیں نہیں آپ کب آئی وہاں سے
آپ بار منٹ ہو گئے بس
آپ نے کھایا اور کچھ کی نہیں ابھی نہیں کھایا
آواز کٹ کے آ رہی ہے آواز کٹتی ہیں اس کو پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا
نیٹورک ایشو ہے
ہاں یہ نیٹورک ہی ایشو ہے آپ کیا بول رہی تھی
میں تو بھول گئی
واپس رپیٹ کرو
اور مما کو ہوئی فرق
میں نے افنا دی کو بولا بول رہی ہیں ٹھیک ہے مجھے بھی بولنا پھر میں بھی کروں گی میں نے کہا ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک ہے
بولا اس میں کیا کرنا ہوتا ہے وہ یہ اب میں اس کو بول رہی تھی ایسے ایسے کرنا ہوتا ہے ایسے ایسے کرنا ہوتا ہے تو اس نے بولا ٹھیک ہے پھر میں بھی کرتی ہوں کرو آپ پہلے پھر مجھے بولنا بولتی ہے اس کو اس کو بھروسہ ہی نہیں ہے بولتی ہے پیمنٹ کے بعد جب پیمنٹ آئے گی تب مجھے بولنا اس کو بھروسہ ہی نہیں ہے
کو بولنا تھا نا آشنا دی کو آئے ٹو روپیز اور پروسیس میں رہے ٹویلو ہنڈریڈ
میں نے اس کو بولا اس نے بولا مجھے جی یہ نہیں پہلے جب تمہیں آئیں گے تب مجھے بولنا اس کو بہرو بہروس کو مجھ پہ بھروسہ ہے
اچھا ٹھیک ہے
ہوں
اور چلو کوئی نہیں
میں نے کہا آیسم نے بھی کمایا آئمن نے بھی کمایا ہے اسما دیدی نے کمایا اقرا نے بھی کمایا ہے
ہوں ٹھیک اور ابھی میں نے اصل اصل میں میں نے دو ہی روپے کمائے ابھی وہ ہے نا پروسیس میں مجھے
ہاں ہاں وہ اج وہ دو تین کے بعد آئیں گے نا
ہاں
وہی تو وہ کم آئے ہوئے ہوتے ہیں
ہاں ہاں وہ ایمن دی نے ہاں ایمن دی نے بولا یہ یہ سمجھو یہ آپ کو آئے اکاؤنٹ میں
خوشی ملے گی میرے جب آئیں گے تب
پہلے نہیں ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا ہی نہیں ہے تو تو کیا کریں گے اور میں نے بولا کال مت مجھے یہاں سے لگ نہیں لگ نہیں رہی ہے اسی لیے کل سے زیادہ ہی ہوا
کوئی بات نہیں لگ جائے گی اب سرور اصل اصل میں یہ بہت سارے کر رہے ہیں نا تو اسی لیے سرور ڈاؤن ہے
ہاں ہاں
اسی لیے ہوگا یہ کیونکہ اس میں بہت آیا اب اب پہلے پہلے اس میں کوئی نہیں تھا نا پہلے ہی اگر ہمیں بولا ہو تب ہم نے ایک مہینے سے کتنا کمایا ہوتا
بہت زیادہ چلو آپ کیا کریں گے ہاں اب کچھ آپ نے کھایا کہ ابھی نہیں
ہاں ہاں میں نے کھایا پندرہ منٹ میں میں نے کھا میں پندرہ منٹ پہلے لے آئی
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہمیں اب لیٹ آف ہوتا ہے وہاں پہ کیسیئس بہت لمبے لمبے چلتے
اچھا ٹھیک آپ آپ نے سیکھا کچھ
ہاں اب تھا وہ ٹیومر کا پیشنٹ
او ہو ہو ہو اللہ تعالی رحم کرے اس کو
ہمیں ہوتے ہیں نا وہی پیشن ایسے سےے چوٹی میں وہی پیشنٹس ہوتے ہیں
ہوں ہو اچھا ٹھیک
اس کو بہت تھا اس کو بہت زیادہ تھا
اچھا ٹھیک ہے ٹائم تو لگا ہوگا بہت زیادہ
ٹائم صبح سے وہی کیس چل رہا تھا ابھی تک
اب فرق ہے ٹھیک ہے
ہاں وہ ٹھیک ہے اس کو صبح نو بجے سے ابھی تک چل رہا تھا اس کا ا اتنی بڑی سرجری تھی اس کی
اللہ تعالی شفاعت بخشے
ھمم
اور ہاں چائے میں نے کب کی پی
اچھا گرمی میں بھی چائے پیتی ہو
ہاں ہم نے لیٹ پیتے ہیں نا
اچھا ٹھیک
ہوں ہمم
ہاں ربیعہ ابھی ٹھیک ہے اس کو بھی بولا تھا میں نے کرو لیکن وہ بولتی ہے کچھ میں نہیں بات کر سکتی ہوں اتنا ٹائم کس کے پاس ہے میں نے کہا یہ پارٹ ٹائم میں کرنا ہے جب آپ کو ٹائم ملے گا
ہاں شام کو ٹائم لگے کبھی پانچ اس کو دس دس منٹ اگر کرے گی تو اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے دیکھو آٹھ منٹ ہو گئے ہاں ہاں آٹھ منٹ ہوئے
اگر دن میں وہ دو ہی ٹسکس کرے گی نا آرام سے وہ ہوگا یا تین چار ٹسک ضروری ہے پانچ پانچ کرنا جیسے میں نے دھیرے دھیرے کیا
میں نے بھی کیا نا دھیرے دھیرے ہی
میں نے بھی کیا ایشو نے فاسٹ فاسٹ کیا ہے
ہاں وہ لالچی ہے نا زیادہ
اور وہ کنجوس بھی ہے
کنجوس بھی ہے لالچی چاہیے پیسے جلدی جلدی اس میں نے دوسرا اکاؤنٹ پکڑا نہ اب اس نے وہ بھی کیا ختم اس کو آلریڈی تھا نا وہ اس نے کیاجس کا وہ اکاؤنٹ تھا نا
وہ مجھے کل شام کو بارہ بجے فون کر رہی میں نے کاٹا میں نے بولا میں سوئی ہوں کیا بول رہی ہیں نہیں ہمیں ٹاسکس کرنے ہیں میں نے کہا سوجاؤ ابھی کیا کرتی ہو تم پھرایمن دیدی فون کر رہی میں نےکہا میں سوئی ہوں بولو بسماں کے ساتھ نہیں کیا میں نے کہا نہیں میں میں پھر تھک گئی تھی مجھے نیند پڑ گئی تھی مجھے دس ہی بجے نیند پڑ گئی تھی ورنہ میں کرتی نا میں نے آپ کو بولا تھا ہم شام کے ٹائم کریں گے
ہاں وہ یہ لگا تھک گئی ہوگی
لیکن میں تھک گئی تھی پھر میں سو گئی میں جلدی سوئی کل میں میں اتنا تھک گئی تھی مجھے صبح لیٹ ہو گئی میں گیارہ بجے پہنچی ہاس پپٹل میں نو بجے اٹھی آج مجھے اتنا اتنی تھک گئی تھی میں کل آج بھی مجھے اسکپ ہونے والا تھا پھر میں نے میم کو بولا مجھے نیند پڑ گئی تھی پھر اس نے بولا کوئی بات نہیں
ہاں پھر
پھر میں لیٹ گئی آج
ھم
بس ٹھیک کتنے منٹس ہو گئے ناؤ
ہاں ناؤ ففٹی تھری ہو گئے
مطلب دس ہونے وا والے ہیں اور اس کو کتنا ہی ٹائم لگتا ہے دیکھا اب اور ایک کریں گے تو ہو جائیں گے آپ کے ساتھ میں پھر آپ وہیں سے کرنا چار ٹرائی ٹرائی مارنا
اگر لگ گیا تو ٹھیک ہے
ھمم ٹرائی رائی مارنا اوکے ٹھیک ہے میں کرتی ہوں ویٹ ویٹ